ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر الله کا آپ سنا گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
ہاں ہم بھی ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
روٹی بنا رہی
اچھا آئیے ڈاکٹر سے واپس
نہیں ابھی کہاں آئی آپ جانا ہے
آپ نے جو کہا تھا صبح چھ بجے ہی جانا
نہیں پھر میں نے میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا بولا نو بجے جانا ان کو کوئی ریلیٹیو ہے وہاں پہ جاب کرتی ہے تو اس نے بولا ہے میں رکھو اپوائنٹمنٹ پا کر کے آپ پتا نہیں رکھے بھی رکھے گی بھی کہ دار بازاری ہو جائیں گے
ہاں وہ میں نے بھی کیا گھر فون
ہوں
میں نے بولا ان کوئی آ جاؤ یہ نو گھنٹہ
ہوں
ایک ہایا جان کولےلو
ہوں
اور یہ میرا یہ ایکس رے اور پرسکرپشن لاؤ میں نے سوچا اب اگر نیا نہیں کرے گا وہاں پہ ابھی تو پہلے پرانا ہی دکھائیں گے
ہاں آپ کہاں کرے گا اس صبح اور اس کو پیسے بھی لائییں گے نا
آپ کو پتا تو ہیوہا ایکسرے کو کتنا لیتے ہے
کیا مجھے کہاں پاتا ہے
اچھا یہ سات سو لیتے ہیں ایک کو اور میں نے وہ کیے ہیں شاید تین مطلب ایک نائٹ کو ہاں اور کیا ایک نائٹ کو بولا تھا ڈاکٹر
ہاسپٹل میں ہی کروایا مجھے ادھر ایک سو اسی لیا شاید
نہیں مجھے دو سو دس لیے مجھے دو سو دس لیے لیکن تب نہیں کہا تھا ڈاکٹر نے جب میں نے اس کو بولا نا کہ مطلب مجھے کہاں پہ پین ہے اس نے کہا اپنے ایک کہ بھی کر کے لانا
مجھے بھی جانا ادھر ہی ہاسپٹل میں ہی
ہاں ہاں
پھر مجھے کیا ادھر کی کاروائی ہے نا اشتاق بھیا نے مجھے
مجھے بھی اسی نے کروایا مجھے لیا دو سو دس کچھ لیکن تب وہاں اشتاق نہیں تھا
اچھا اچھا نہیں مجھے لیا یہی نہیں یہ ایک سو اسی لیا مجھے بھی دو کو کروایا نیک کو بھی اور اس کمر کو بھی
ہاں وہی مجھے کریں لیکن مجھے لیا دو سو دس اور پھر یہ کیا کہتے اس کو پھر اس نے کہا تھا ایک ہفتے بعد آنا میں تو گئی پھر ایک ہفتے بعد
ہمم
دو ہفتے بعد لیکن انہوں نے کہا پھر او پی ڈی آؤ وہ کہاں دیکھتے ہیں پھر دوسری بار وہاں
میں گئی ہی نہیں دوبارہ پھر میں نہیں اچھا کیا
میں خود نہیں گئی مجھے جانا تھا کسی کو ساتھ میں نے اپنی بھی ساتھ لی تھی
ہمم
پھر میں نے ان کو دکھایا انہوں نے کہا اب آپ او پی ڈی میں انا آپ آئی ہو ایک بار اگر فرق نہیں ہے تو
ہمم مجھے بھی جانا تھا لیکن میں پھر خود ہی نہیں گئی
نہیں ہوتا ہے پھر دوبارہ
پھر میں گئی تھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس
ہمم ھمم
وہاں پر بھی میں نے دوائی لائی
تو اس سے بہتر تھا نا وہیں ہاسپٹل واپس جانا نہ میں پرائیویٹ گئی نہ میں ادھر گئی آپ تو گئی ہو کہیں لیکن اپ اس سے وسا پاؤی ڈاکٹر کے پاس واپس جانا
نہیں اس نے مجھے فیس لیا ہی نہیں اس نے تو مجھے ایسے ہی دیکھا
تو میں کہہ رہی ہوں میں پل کا نہیں کہہ رہی دوائی کا ہی کہہ رہی وہ اس کو مطلب پہلے والے کو پتا تھی اس نے دیکھا تھا
اس سے مجھے فرق ہی نہیں ہوگی
اچھا اچھا ٹھیک
دوبارہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تھی مجھے تھوڑی ہوئی تھی فرق پھر میں نے
اور پتا ہے مجھے ڈاکٹر نے وہاں کہا کہ مطلب مطلب ہمارا سی سیکشن ہوا ہے نا
ہاں
اس نے وہاں کہا کہ آپ کیلشیم کھایا کرو
مجھے بھی اس نے بولا آپ رو کیلشیم ایسے ہی روز کھاؤ اس میں بولا ایک کھا کے ٹیبلیٹ دو دو کھانے ہیں تمہیں وہ جو وہ آتا ہے نہ سی سی م
مجھے ایک چ رکھا تھا کے ٹوینٹی سیون کےٹ سیون ایک ہی ایک ہی ٹیبلٹ لینی تھی دن میں لیکن اس نے کہا آپ یہ کھاؤ کنٹینیو کیونکہ اس نے کہا کہ مطلب یہ نیچرلی ہے جب بھی سرجری کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے
وہی مجھے بھی لیکن پھر گئی نا اپنے گیناکولوجست کے پاس
ہاں
اس نے بولا کہ نہیں آپ ابھی اتنا ہی کھاؤ لیکن میں نے اس کو نہیں بتایا مجھے کمر میں ایسے پرابلم ہے
وہ ہی نا سمجھو بولا ہی نہیں ہے
اور کیا لیکن اسے بہت اصل میں بولا مجھے ڈاکٹر نے یہ گئی ن باہر میں ڈاکٹر کے پاس پرائیویٹ اس نے بولا آپ کو کیلشیم کھانا ضروری ہے کہ آپ کو بیچ دودھ پیتے ہیں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے پرابلم یہ ہڈیوں میں
ہاں ہاں اھا وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا مجھے پتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے پہلے پھر کیا ہوتا ہے
ہاں
مطلب پہلے کیا ہوتا ہے مطلب جب تک بچے بچے نہیں ہوتے ہیں کچھ بھی ایسی ویسی کوئی پروابلم نہیں ہوتی ہے
کھا اچھی مجھے بھی مجھے پہلے جو میرے سیکشن ہے اس سے مجھے ہوا ہی نہیں تمہارا بھی ایک ہی ہوا ہے میرے دو ہو گئے
پھر دیکو کیا ہوتا ہے
پہل والے سے مجھے ہوا ہی نہیں کچھ دوسرے والے سے ہی مجھے ہو گیا
ہوں یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا لیکن یہ زارہ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کو تھی نا یہی پرابلم جب وہ پیٹ وہی تھی ہاں اور کیا جبہ بھیی تھی
مجھے ہوگئی تھی ایک بار وہ کمر میں کچھ ہو گیا تھا بس لیکن اس ایے مطلب مجھے کنٹینو رہا
نہ نہ پھر یہ ہوتا ہے بار بار مطلب ایک بار ہوتا ہے پھر یہ بار بار رہتا ہے خود
یہ مجے آگر ایک کننییو ہو
ہوں
میں جھک ہی نہیں پاتی ہوں اگر جھکتی ہوں تو پھر اٹھ ہی نہیں پاتی اور مجھے اب درد بھی ہے پہلے مجھے درد درد کچھ نہیں تھا
تو میں کہہ رہی ہوں نا پتا نہیں کیا ہوتا ہے میں سوچتی ہوں مطلب اگر انسان بنایا ہے اللہ نے
ہاں
تو یہ سب تکلف جو وقش
یہ سب تکلیف ہے نا اس کو یہ اور کرنے کے لیے
لیکن صحیح مس یہ بات میں صحیح ہے
ہم دیکیں گے ڈاکٹر کیا بولے
یہ یہیں آرتھو ہی ہے
ہاں یہ آرتھو ہی ہے ادھر دو تھے میں نے پہلے فون کیا نا ادھر دو تھے انہوں نے بولا ایک ہے دونوں کا نام ہے عمر ہے ایک ہے آرتھوپیڈ دوسرا ہے نیورو سرجن تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے ان کوئی بولو مجھے میں نے بولو مجھے نہیں پتا ہے کس کے پاس لینی ہے مجھے یہ اپوائنٹمنٹ تو ان نے بولا کہ آپ ڈاکٹر عمر کے پاس ہے جو وہ نیورو سرجن ہے میں نے ب کو مجھے کمر میں پروابلم ہے تو ان نے بولا آپ اسی کے پاس لے جاؤ اپوائنٹمنٹ پھر میں نے لی نہ اپوائنٹمنٹ پھر میں نے بولا مجھے کازن نے بولا نہیں وہ نہیں ہے وہ دوسرا ہے جو اور سے پیڈکھ ہے اسی کے پاس لینا ہے تمہیں نوروں کے پاس کیا کرنا ہے
ہاں وہ کیانیم جی بس کیا کرنا ہے صحیح بات تو ہے
پھر میں نے وہ اپوائنٹمنٹ ایسے ہی رکھا تو اب اس کے پاس جائیں گے دیکھیں گے لیکن اس اسکے تعریف سب نے کی
ویسے نیوروسرجن کس چیز کا ہے
پتہ نہیں
مجھے لگتا ہے وہ جو برین وین کا ہوتا ہے
ہاں
ہے نا ہاں نروس کا ہے نہیں ہمیں تو اور توپیری کی ضرورت
لیکن انہوں نے مجھے بولا کی اسی کے پاس جا ہر ہاسپٹل والوں نے ہی جو میں نے ریسپشن پے فون کیا نا اور کیا
پتہ نہیں کی سے کیا بولتے ہیں
اب بولا ہے کہ اس کے پاس لیکن سب نے اس کی تعریف کی جس کو میں نے بولا انہوں نے بولا یے اچھا ہے
ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں جائیں گے تبھی پتا چلے گا نا کی کیا ہے
ہاں
لیکن دوائی لیں گے
ہاں
تو کچھ فرق دکھے گی
ہاں
پتہ چل
میں آج بیٹھ کے بھی نہیں جھک پاتی ہوں
اور میں نے پتی کو اٹھایا مجھے پتہ ہے کیا قسم سے مجھے اتنی یے ہے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے پرسوں میں اپنی بہن کو بول رہی تھی
ہمم
مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ کو نیک میں زیادہ پروبلم ہے
مجھے بھی بولا نا ڈاکٹر نے آپ کو نیک میں ہی زیادہ پروابلم ہے
ہاں کمر سے زیادہ لیکن مجھے نیک میں کچھ مطلب لگتا ہی نہیں تھا کوئی پرابلم ہی نہیں تھی بس دوسرے دن جب میں اٹھی
اور میں یے دیکھا آپ کی نظر بہت اسپیشل ہے
دوسری دن یہاں میں اٹھی میری گردنی بند ہو گئی تھی
ہاں وہ تو ہے لیکن تیں رکھنا چاہی تک ابھی یے نرم
نہیں اب میں نے کل سے لیا ہی نہیں آپ نے کہا نا ایسے ہی سوجا
ہاں اس سے ہو جائے گی آپ کو پار کم لیکن آپ لانا وہ نرم والا تکیہ ہوتا ہے
ہمم ہمم مجھے وہ پسند نہیں ہے اس سے بہتر ہے کچھ بھی نہ لو میں نے کچھ بھی نہیں لیا کل سے
ویسے ہی رہے گا ٹھیک اس سے فارق ہو جاتی ہے
ہاں میں نے سوچا ابھی میں ویسے ہی کرتی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں لیا لیکن آج رات مجھے کل ماما نے دوائی لائی تھی میرے کو بولا کی ہم کو ڈاکٹر کے پاس تو کہا جانا ہے لیکن ایک دو ٹیبلٹ لے کے آ تو اس سے ہی آرام آئے گا تھوڑا سا
ہاں میں نے بھی پرسو کھائی دوائی پھر بھی مجھے طبیعت تھوڑی سی فرق ہے تھوڑی سی میں اٹھ پاتی ہوں وہ ہے صبح اٹھتی ہوں نا میں مجھے لگتا ہے جیسے پرسوں میں اٹھ ہی نہیں پاتی تھی آج میں اٹھ پاتی ہوں لیکن پھر میں جب واش روم جاتی ہوں نا
آمم ہمم
وہاں سے میں اٹھ ہی نہیں پاتی ہوں پھر منہ دھونے کے لیے مجھے کام والی نہیں رہتی تھی
تو بھی تو کیا ہوگا لیکن آپ کو پتہ ہے اس طرح کا مطلب کمپنی کی جڑے ہوتا ہے چاہے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ
تو ریسٹ کرنا ہے کنٹینیو
وہی نا وہ کون کرے گا مطلب
وہی وہی فرق ہے اس کو وہی فرق ہے ویسے فرق نہیں ہوتا جیسے باکی چیزوں میں ہوتی ہے نا اگر کچھ پروابلم ہوتی ہے دوائی کری تو ٹھیک ہو جاتی
اب بڑا دھیرے دھیرے بات کروں نا میں باہر جا رہی ہوں نا می آپ کی آواز آ رہی ہے
ایی
کون
کیا بول رہے ہو
میں نے کہا اب تھوڑا تھوڑا دھیرے بات کرو میں باہر جا رہی ہوں میں کو آپ کی آواز آ رہی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
میں نے کہا اب ہم مطلب وسے بوڑھے نہیں ہے ایک جگہ بیٹھیں گے
ہوں آپ کو پتہ ہے اب آپ کی آواز بھی آ رہی ہے
کٹ ماما ت مجھے ب
مجھے لگتا ہے آپ کے بچے اٹھ گئے
ہاں اور کیا ہ آپ کے بھی اٹھ گئے شاید آپ نظر دے کے آپ
ہاں میں بھی دیکھو آپ نے کیا آپ کام ختم
میں ایک روم میں جاڑو لگا رہی تھی اور میں اوپر اوپر سے لاؤ گی تھوڑا سا میں نے سوچا تھا میں پہلے پس ہی د لوں لیکن امام ابا نے کہا وہاں پہ یہ گئے ایروپلین ہے ایروپلین کو نکالنے دو
ہوں اب گھر میں ہی رہتے ایروپلین اتی جگہ ہے آپ لوگ
ہاں اور کیا بول رہے ہے ہمار آنگن کتنا بڑا ہے
اچھا ٹھیک ہےمری بیٹی آٹھ گئ ہے میں اس کو دودھ پلااوں بعد میں بات کرتے
چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے